ہیلو
ہاں اسلام علیکم اور کیا خیریت ہے
ٹھیک ہے تم تو تمہارے کیا خیریت ہے
ہاں الحمد للہ سب بڑھیا ہے
نیٹ آن ہے
اور رسوئی بھی ہے
ہاں نیٹ آن ہے ہاں
ہاں لیٹ ہوگی ہوں لے کے چلے ریسور
تمہارا بھی تھوڑا سا ڈس کنیکٹ طرح ہو رہا ہے
ا نہیں ارہا ہے آج ویسے اپر ہاں تھوڑا اچھا پیگلا پیگلا کری تھی اچھا ٹھیک ہے نا آپا ہنا لیتے ہیں ٹھیک آپ بنا دیتے ہیں تھوڑا نیٹ ورک کی سر میرا تھوڑا پربلم چل رہا ہے
ہوں
اور ڈا
بالکل ادھر تو بارش بھی ہوتا ہے تو ٹھیک ہی رہتا ہے نیٹورک
ہوں اور زیادہ زیادہ پروابلم ہونے نا
ا نہیں سنے رہا ہیلو
ہاں ابھی ابھی سنائی دے رہا ہے ہاں ہاں ابھی سنائی دے رہا ہے
ہاں اور بتاؤ ادھر تھی
ہاں گئے تھے ہم تو بڑا سوچ کے رکھے ہیں کیسے کیسے انگیجمنٹ میں جائیں گے کیسے لگن کریں گے پورا ایک دم
ہاں ایسا انگیجمٹ میں
سب ٹیپس دیک ہاں پورا سب ٹیپس دیکھے رکھے ہیں آواز کٹ رہی ہے ہیلو آواز کٹ رہی ہے
ہمم انگنی میں کیا
میں تو ہے کہ پورا ایک دم اچھے سے کرو ہم تو پورا سوچ کے رکھے ایک دم اچھے سے ہی کریںے ابو جی ہوں گے تو نہیں کرنے دیں گے کہ نہیں ایک جگہ نہیں بیٹھتا ہے لوگ تو ایسے نہیں ہوتا ہے تو ویسے نہیں ہوتا ہے دلہا دلہان ایک جگہ نہیں بیٹھیں گے سادیگہ آئے تو جب جب بدا ہرے لوگ ریڈی ہے تو ارے لوگ ریڈی ہے تو پھر پتا نہیں کیوںا کچھ بول رہے ہیں کیا ایسے نہیں ہوگ ویسے نہیں ہوگ
ارے تو الگ الگ روم میں رہ جائیں گے اس میں کیا دقت ہے
کہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ خالو کو بولیں گے
ہ خالو تو سارے میں تیار ہی رہیں گے
اور ک ایک دم گانا وانا بجائیں گے ایکم پھڑا کر پھڑیں گے
ہاں گھانا وان تو بجے آ گیا پورا اس میں تو ریڈی اس میں تو تیار رہتے ہیں خالو خالہ تھوڑا کن کنائی گی لیکن خالو کچھ نہیں
آ رہے تو مین مامو مامو لوگ نہ رہیں گے
ہاں ہاں نہیں نہیں تبو نہیں بھول جاتا آ ایک جگہ بھی نہیں رہیں گے
ہاں ماموں کہیں گے کہ تو ہ کہیں گے تم ہی لوگ کہیں گے تم ہی لوگ مگنی کر لو
ہاں وہی بات ہے تو لسٹ ستمبر تک کب تک ہے ڈیٹ
ڈیٹ ابھی نہیں ہوا ہے بس مطلب ہو جانا ہے اس سال اکٹوبر نومبر تک
ہوں ہ اور
اور اس سال منہ بھائییا کی بھی شادی ہو جانی چاہیے
م ث ہیں کرنے کے لیے
ہاں بولے تو ہیں اب وہ خود جب کال کرینگے وہ خود اسپیشل یہی بتا رہے ہیں کہ ہم ہم کو شادی کر لینا ہے تو جب وہ خود کال کر کے بتا رہے تو اب شاید کر لینا ہوگا تبھی نا
ہاں
آنے والے ہیں کا تو آنا ہے اس مہینے تو بولے ہیں کہ آئیں گے چلیں گے ڈزنی لینڈ گھومنے بولے ٹھیک ہے
ہوں
یہاںبھی تو نیو ڈزنی لینڈ شاید ٹوئنٹی یہ ٹوئنٹی ٹو سے اسٹارٹ ہوگا
ٹوئنٹی ٹو سے تو دکھا رہا تھا فون میں انسٹا پہ کی بائیس تاریخ سے رہے گا کھل جائے گا
تو کب سے کھولتا ہے ٹوینٹی سے ٹوینٹی ٹو سے
میں بھی وہی لاسٹ منتھ میں ہی آئے گی لاسٹ مہینے میں
لاسٹ لاسٹ سنڈے کو
ا ہوں جب سردی کھانسی ہو گیا ہے سب لوگ کا تینوں کا تو تب تک ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ
کھانسی کا سردی کھانسی تو پانچ دن میں ٹھیک ہو جائے ہے
ہاں کوئی ٹینشن سوئی ہے اریبھائی سے چلتے بات ہو پا رہا ہے اس کے بعد سعادیہ سے ہی بات کریں گے
اچھا
آج ایک بار بات کرنا ہے سادیہ سے
یار میرا پرانا والا فون ہے نا وہ سوئچ آف ہو گیا ہے اور چارج ہی نہیں ہو رہا ہے
اچھا کوئی بات نہیں
بہت چارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو ہی نہیں رہا ہے
اچھا رہےگا تونے اسلئے تو ایسا ہوگا تو ابو والے میں ابو والے میں ڈاؤن لوڈ کر لو نا
ہاں ابو جی کو تو حج پہ جانا ہے ابوجی پورا لگے ہوئے ہیں کال پے کال میسج پے میسج
تو کس کو کال پے کال میسج پے میسج کرتے ہیں
فارم فیل ہو گیا تو فیر فیر فارم پے سگنیچر کرانا ہے تو اور طرح طرح کا
ہمم آمم
ابو جی سیر محمد انکل
اچھا
ہمم
اور گاؤں سے کون جا رے
ابھی تک تو ابو جی کسی جان کی جان پہچان شیر محمد انکل ہی اور ابو جی والے گروپ میں ہی ہیں
ہاں تو ایک ہی ساتھ تھی اس بات کی ہی کر رہے ہیں تو فارم وغیرہ بھر رہے ہیں
ہوگیا
اور ادھر کچھ بتاؤ نیا میں تو ادھر خالہ کے گھر گئی تھی تو ادھر آ نیا والا جو روڈ خالہ گھر گئی تھی تو نیا والا روڈ
ہاں نے نئے والے روڈ طرف ہے روڈ دیکھنے کیا کہتا مطلب جاتی ہیں وہ لوگ ٹہلنے تو بولی کی چلو تانیا چلو گی گھومنے ہاں تو ہم لوگ ایسے ہی ٹہلنے گئے تھے اور ہم لوگ چاروں بھابی نیشا بھی منیشا بھی سناؤ سناؤ سارے بچوں کو لے کر کے بائک سے ہاں تو پہلے وہ جی بھابی بھی تھی تو وہ روڈ طرف سے گئے گئے تھے اور ہم لوگ ادھر گئے تھے ہم لوگ ادھر رو ہم لوگ ادھر کھیت کی سائڈ سے گئے تھے اور وہ گئے تھے ادھر روڈ ہم ہم لوگ جسے کی آ خالا کی گھر طرف سے پہلے کیسے جاتے تھے ادھر بغل سے گھر کے بغل سے ادھر والے روڈ طرف الا بغل نہیں ہاں پیچھے ہاں پیچھے پیچھے کھیت کے اور وہ گئے تھے روڈ روڈ طرف سے گئے تھے تو وہ بولے تھے کی چلو تانیا تم کو گپ چپ کھلا دیں گے تو نی ہم کو بولتے ہم بولے کیا نسا اپی بولے چل جا تانیا ہم بولے اکیلے کیا ہی جائیں گے تو تو بولے کے منیشا کو جاؤ تو منیشا بھی ہم نہ جب آ وہ کہتے ہیں ابھی کھائے گپ چپ ایسن کپڑا پہن کر کے روشنی میں تو فیر فیر فیر نیسا آپی کو بولے نیسا آپی کو بولے سنا جی تو نی سبی بھی بولی کی چلو گی تانیہ تو ہم یے سوچے کہاں آ جائے ابھی دس روپے کی گپ چپ کھانے اتنا سارا بچا کچا لے کر کے آتے ہیں تو فیر آٹو کر رہی تھی کی چلو ادھر سے گھوم کر کے آئیں گے ہم لوگ یہ کالج گیٹ طرف سے تو آٹو والا ملا ہی نہیں
آمم وسے ہی نکل جاتی ہے ان لوگ ایسے ہی ایسے ہی نکل جاتی ہے
ہاں ایسی نکل جاتی مطلب ٹھیک ہی ٹھاک ڈریس پہنےوی تھی لیکن ایسے نکل جاتی ہے تھوڑا تھوڑا میک اپ کر لی تھی
ہ ہاں تو باہر جا رہی تھی تب تو ہم اپنا روم والا جتنا ڈبا وغیرہ تھا نا سب ہم اوپر رکھتی ہیں کچن کا چھجا پہ سب چاڈا
جتنا ویسٹ تھا یا پھر جت نہ مطلب ایک ڈبا ڈبہ کر کے سامان وامان رکھی ہوگی
یوزیبل یوزیبل ہے لیکن وہاں یہاں خالی تھا نا اس لیے یہی پرگ ڈبا کر کر کے ایک بھی کچھ چوری ہونے نے
ابو جی بھی بول رہے تھے کہ کہ نیچے والا ٹرنک اوپر کر دینے کے لیے تو امی بولیے کہ ابھی مت کریے اوپر
ہاں کچھ کچھ ویسا تو ابھی ایک بار اور
نہیں پھر سے ابھی ایک اوبر اور ہوگا نا تو اس لیے میں بولی کی پھر کتنا اوپر نیچے کرتے رہیے گا اس میں پھر ا گندا لگ جائے گا تو
ہمم
پھر اوپر کمپلیٹ ہو جائے تو رنگ اوپر کر دیں گے نیا ایک اور گودریج لینا ہے
ہ ہاں لوہا ضروری ہے یہ ریٹ ٹائپ میں ہو گیا یہ تو
ہوں
ہمم اوپر کبڈ بھی لگ گیا پورا
نہیں کبڈ نہیں لگا کہاں پ کبڈ لگے گا ہے ہی نہیں
آ نہیں اوپر چھجا پہ
ہاں چھجا پہ ہی بول بولے تو پہلے کی سلائڈر لگ گیا ہے سب
پیکٹر ہے جیسے نیچے والا وہ کھلا ہے جو پردہ لگا ہوا ہے نا
ہاں بس اوپر والے میں اس میں بس میرے اور ابو جی کی روم میں باقی باقی جگہ تو ویسے لگانے والا ہے ہی نہیں ہے
ہاں
میرا ابو جی مانے نہ
آ باہر روم میں ہے تو ادھر سے جیسے کہ بارش دو دونوں رومیں ہیں باہر والے میں ایک کچن کے سامنے والے میں ہے اور ایک اس کے بغل والے میں دونوں میں ہے لیکن ایک طرف ایک اس میں ہے کہ باتھ روم ہے تو پیک کر دیں گے تو پھر باتھ روم والا پتا نہیں پھر نکلے گا کہ نکلے گا اس میں ایک تو باتھ روم کا گیٹ پورا ایک دم سیل ٹائپ کا ہے اس میں گیپ بھی ہے ایک دم پتلا پتلا گیپ ہے اور پھر باہر والے روم میں نہیں لگا ہے بلک کرنے والے میں کہ بارش اگر ہوئےگی تو اور پھر وینٹیلیٹر بھی اس میں تو بارش ہوگی تو پھر کیسے ہوگا
ہاں صحیح بات ہے ایئر نکلنے کے لیے ہوا نکلنے کے لیے آنا جانا چاہیے نا
ہوں
کچھ بھی ہوا پاس ہونا چاہیے نا تھوڑا بہت
تو تو بال کنی بہت صحیح لگ رہا ہے پیچھے والا اب تو بڑا ہے تو بڑھیا لگ رہا ہے اور آگے بھی صحیح لگ رہا ہے آگے میں آگے والے بات کرنے میں تو بیسن بھی لگانا ہے
کیا لگانا ہے
بیسن
بیسن سب کو لگا اے سی لگانا ہے ای سی کے لیے ہم بولے لے کے اچھی
اور ریلنگ بھی لگ ہی گیا ہے
ہمم اپنی بارش ہو
آلموسٹ وہی کیا ہے دھوپ نہیں اچھا ہوا ادھر دھوپ نہیں نکلا ہے پتا ہے مطلب جس دن سے آئے ہیں وہ رہاہ سے اور پھر ایک دم گرمی لگ رہی ہے گرمی لگ رہی ہے ایک دن کولر میں پانی بھرے اور آدھا چلائے تھے اور پھر دوسرا دن سوچے کہ چلائیں گے اتنا گرمی لگ رہا تھا اور پھر کولر ہی خراب ہو گیا وہ تو اچھا ہوا اتفاق سے کی کل ہی کولا خراب ہوا کل سے موسم تھوڑا صحیح کر دیا ورنہ کیسے سوتے
ھم ہم لوگ تو